السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی ہم تو بڑھیا ہیں آپ فرمائیں آپ کیسی ہیں
بالکل ہم بھی بڑھیا ہیں آپ فرمائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا ہے
جی اب تو کھانے کی تیاری چل رہی ہے آپ فرمائیں آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
یہ ہمارا بھی ہو گیا ہم بھی کھانا وانا بنانے کی تیارں چل رہی ہیں
اور فرمائیںاب آپ کے یہاں بارش وغیرہ ہو رہی ہے
ابھی دیکھا جائے تو اب تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے مطلب بارش ابھی دیکھا جائے تو کچھ کچھ دنوں سے تو ہو ہی نہیں رہی تھی تو کافی اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ بارش نہیں ہوتی تو کافی گرمی ہو جاتی ہے اور رات میں بھی سونے میں کافی تکلیف ہوتی ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے
ہو رہی ر بارش ہو رہی ہو بارش جیسا موسم تو ہو ہی رہا ہے تو اچھا لگتا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا رہ تا تو ٹھنڈک رہتا تھا کافی اچھا لگتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور فرمایا آپ کے یہاں سب خیریت سے ہے
بالکل ہمارے یہاں پر سب خیریت سے آپ فرمائی آپ کے یہاں سب خیریت سے ہے
جی ہمارے یہاں تو بس اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہی ہیں ہم نے سوچا آج آپ سے بات کر لیتے ہیں کافی سمئے ہو گیا تھا ویسے بھی
بالکل صحیح بات کہی ہے آپ سے بات کی ہوئی ہے
جی ہم تو پوچھنے والے تھے کہ آپ آپ بتائیں آپ کا کیسی روچی رہی ہے آن لائن شاپنگ میں
تو ہمارا تو اب دیکھ اب تو اتنا ہوا تو ہم تو آن لائن شاپنگ ہی کرتے ہیں روز مرہ میں جو پہنے والی جو چیزیں ہوتی ہے تو ہم تو آن لائن ہی منگا لیتے ہیں پہلے ڈر لگتا تھا آن لائن شاپنگ وغیرہ میں
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے ہم بھی پہلے کافی ڈرتے تھے ہم سیو ڈی وغیرہ سے سامان منگاتے تھے ہماری امی بھی کہتی تھی بار بار ہمیں کہ یہ سامان آئے گا نہیں آئے گا تو مطلب تمہیں بتائیں گے ہم اگر نہیں آیا تو
جی بالکل پہلے بھی ہم کرے تھے تو ہماری امی کو ڈر لگتا تھا کہ پتا نہیں سامان آئے گا کہ نہیں آئے گا پیسے دے دیں گے اور سامان نہیں بھیجا تھا کافی ڈر لگا رہتا تو سی و ڈی وغیرہ کرتے تھے تو آگے دھیرے دھیرے کرنے سے اب تویکھا جاتا ہم تو کیش آن ڈیلیوری کرتے کیونکہ کیش آن ڈیلیوری وغیرہ کرنے سے تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ مل جاتا وہ تو کافی اچھا لگتا ہے
آپ نے کہ آن لائن پیمنٹ کرنے سے ہمیں کافی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے
آ تو آن لائن شاپنگ ہی کرتے اور آن لائن ہی پیمینٹ کر دیتے ہیں
جی مطلب مطلب کیش آن ڈیلیوری سے تو کافی زیادہ اس مطلب زیادہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں اس پہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اچھا بھی لگتا ہے بس ایک ا بھی دے دو آپ کو پھر آپ کا سامان آپ کو دے دیا جاتا ہے وہ تو اچھا ہی لگتا ہے کسی اچھا نہیں لگے گا اب دیکھا جائے تو اس مہنگائی میں اگر آپ ایک ایک دو دو روپے بھی کہیں بچا رہے ہیں تو وہ ہمیں خوشی ہی دیتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اب تو دیکھا جائے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم آف لائن شاپنگ کرتے تو کوئی چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی ہے اور آن لائن چیزیں پسند آ جاتی ہے تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جا کے خرید لیتے ہیں اب اتنی مان لو گرمیوں کے ٹائم پہ دیکھا جاتی ہے دھوپ وغیرہ نکلتی ہے کہیں باہر جانے کا بھی من نہیں کرتا ہے اب
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں آپ دکان دکان گھوموں پھر کتنی چیزیں آپ کو پسند آئیں گی نہیں آئیں گی پھر آخر میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ آپ نے کچھ خریدا پھر آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ ساری چیزیں مطلب بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے
بلکل صحیح کہ رہی ہے آپ تو
اور آن لائن پہ تو ریٹرن کرنا بھی آسان ہوگا وہ لے کر جاتے ہیں اور ترنت پیسے آ جاتے ہیں
بالکل یہ بات تو کافی اچھی لگتی ہے اور مان لو آف لائن مان لو ہم نے کوئی سامان کبھی جا گھر پر آ کر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پسند نہیں آ رہا ہے تو دکان میں آپ ریٹرن نہیں کروا سکتے اس کے بعد آپ کو کچھ اور خریدنا پڑتا ہے اور آن لائن وغیرہ میں کافی ہے آن لائن وغیرہ میں کافی اچھا ہے کہ آپ کو پسند نہیں آیا ہاں وہ آئے گا آپ کے گھر سے کپڑے لے کے جائیں گا پھر ترنت اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ جاتا ہے
یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ یہ ساری چیزیں تو ہم نے بھی کافی دیکھی ہے کہ مطلب آن لائن مطلب آف لائن اگر آپ جا کے اس چیز کو ریٹرن کرتے ہیں تو ان کا مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب آپ کچھ اور لے کر جائیں گے آپ مطلب ترنت پیسے نہیں دیں گے یا کچھ چیزیں مطلب ایسی ہوتی ہے کہ کچھ مہنگی چیز لے لو مطلب ہلکا دس پانچ روپے کا الگ ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں پھر ہم سوچتے رہنے دو اب کیا ریٹرن کرانے جائیں یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ گھر پہ سے آ کے انسان لے کر جا رہا ہے آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی اچھا ہی لگ تا ہے اور دیکھا جائے تو ا ہم نے تو ایسا کچھ خاص اب تک ریٹرن نہیں کروایا ہے آج تک کچھ کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ریویو وغیرہ دیکھ کر منگاتے ہیں تو اس میں مطلب کو کپڑے کی کوالٹی وغیرہ لکھی ہوئی بھی رہتی ہے اگر آپ منگانے سے پہلے چیک کر لو تو
بالکل ہاں ہم نے بھی ابھی دیکھا جائے تو کچھ ریٹرن وغیرہ نہیں کروایا پر مطلب ری ریٹرن وغیرہ آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں زیادہ ایسا نہیں ہوتا کہ مان لو کہ پسند نہیں آئے ریٹرن نہیں ہوگا اتنا سوچنے والی بات نہیں ہے آرام سے ریٹرن وغیرہ ہو جاتا ہے پیسے وغیرہ کا بھی کوئی ڈر نہیں رہتا سکیم وغیرہ کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں سکیم وغیرہ ہو جائے گا اس میں بھی کوئی سکیم وغیرہ جیسی چیزیں ہوتی ہی نہیں ہے شاپنگ وغیرہ میں
جی یہ تو بالکل عمدہ بات کہی آپ نے کہ ہم نے بھی آج تک ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ سکیم وغیرہ ہوگیا وہ بہت پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اب تو مطلب ساری چیزوں کو بہت بہتر کر دیا گیا ہے
بلکل صحیح کہہ رہی ہے آپ
کافی اچھا لگتا ہے اب تو دیکھا جائے تو سبزیاں وغیرہ ہو گیا دال گھر میں جو روزمرہ کے ہوتا ہے وہ تو آرام سے آ جاتا ہے گھر میں یہ لوگ یہ بھی بیٹھے بیٹھے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں
جی یہ تو بالکل ص
تو اتنے مت سب اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں لوگ بھی کہ مست نہ مست آرام سے گھر میں بیٹھے بیٹھے کر لیتے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے
جی ہمیں تو کافی پسند آتا ہے یہ آن لائن شاپنگ کے اگر ہم نے کچھ خریدا تو اس کے ا ساتھ ساتھ کیا جائے گا مطلب کیسے سینڈل کیسے جھمکے وغیرہ جائیں گے وہ ساری چیزیں وہ آن لائن ہی بتا دیتے ہیں اب ہم اگر یہاں پہ جائیں گے بازار وغیرہ میں تو ہمیں اپنا ہی دماغ لگانا پڑتا ہے پھر ہمارے ساتھ کون جاتا ہے امی جاتی ہے بہن آپی جاتی ہیں یا کوئی بھی جاتی ہے ان ساری چیز ان لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے پھر ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دس چیزیں پسند آ جاتی ہیں لیکن آن لائن میں ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ سامنے سے بتا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ اچھا لگے گا آپ کے اوپر تو وہ وہ ساری چیزیں بھی آسان ہو گئی ہیں اور دیکھا جائے تو اتنا بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے آج کل
بالکل چار دن میں تو آرام سے آ ہی جاتا ہے کچھ بھی چیزیں منگاؤ تو
جی یہ تو بالکل عمدہ بات کی آپ نے چار سے پانچ دن زیادہ سے زیادہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے تو اچھا ہی لگتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے آ رہی ہے تو
بالکل دیکھا جائے تو آن لائن کے بھی الگ فائدے ہیں آف لائن کے بھی فائدے ہیں مان لو کہ سمے کم ہے تب جا کے آف لائن شاپنگ کر لو سمے زیادہ ہے تو آن لائن کر لو ریٹرن وغیرہ کا بھی ٹینشن نہیں رہتا ہے پاس میں ہی رہتا تا لوگ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مان لو کہ زیادہ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ پہچان ہو جاتا ہے دکان وغیرہ سے تو ادھر اور زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے ہم نے بھی کافی دفعہ سنا ہے اور جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم بھی مطلب ایک ایسی مطلب سب کی دکانیں ایک ایسی ہوتی ہے جہاں سے آپ سارے سامان لیتے ہیں اور وہاں سے ابک کا ایک وھوار بن جاتا ہے آپ کا گھر کا سارا سامان یا آپ کے ساری شاپنگ ہمیشہ وہی سے ہوتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں تو آپ کو کیا پہچان بن جائے تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں آن لائن میں نہیں ہو پاتا ہے تو دیکھا جائے تو دونوں کے اپنے اپنے فائدے نقصان اچھا ہے اب لوگوں کا مرضی آن لائن کرنا آن لائن کرے آف لائن کرنا ہے آف لائن کرے دونوں میں اچھا ہی ہے برا بھی ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اب دیکھا جائے تو ہر چیزوں کے دو پہلو تو ہوتے ہی ہیں کسی کی اچھائی ہی ہوگی تو کسی کی جگہ برائی تو ہوگی ہی
بالکل صحیح رہی ہیں ہاں اگر اپنے اپنے اچھے ہیں نا دونوں میں اچھے ہیں آن لائن شاپنگ کا بھی اچھا اچھا ہے سائز وغیرہ دیکھا جائے فٹ وغیرہ دیکھا جائے تو اتنے میں آرام سے آ جاتے اپنے اپنے سائز تو منگا تو اپنے فٹنگ وغیرہ آرام سے آ جاتا فٹنگ وغیرہ کا بھی ٹینشن نہیں رہتا اب کپڑے وغیرہ بھی جیسا دکھاتا ہے ویسا ہی آتا ہے ایسا نہیں کہ کپڑا کچھ اور دکھایا کچھ اور آ گیا ایسی چیزیں بھی اب نہیں ہوتی تی ہے جیسے دکھاتی ویسے ہی آتی ہے لوگوں کو پسند بھی آتی ہے کبھی کبھی آف لائن میں پسند نہیں آتی تو آن لائن میں پسند آ جاتی ہے تو سب چیز دیکھا جائے تو کافی اچھا ہی ہے
جی دیکھا جائے تو آپ کی باتیں تو بڑی عمدہ اور صحیح ہے اور اب دیکھا جائے نا تو ابھ لوگوں کو دھیرے دھیرے آن لائن کی اتنی عادت پڑ گئی ہے نا کہ وہ ایک چیز خریدنے کے لیے اپنا فون کھولتے ہیں اور دھیرے دھیرے مطلب دس پانچ منٹ میں مطلب وہ ساری فضول کی چیزیں بھی خریدنے لگتے ہیں اب دیکھا جائے تو اس کی بھی غلطی نہیں ہے مطلب آن لائن کی غلط نہیں ہے ہمیں خود پہ اپنا تھوڑا نینترن رکھنا چاہیے اپنی چیزوں کو مطلب ہمیں سوچ سمجھ کے خرچہ کرنا چاہیے لیکن لوگ مطلب ہمارے آپ بھی بہت کہتی ہے ہمیں اس بارے میں کہ تو میں ایک چیز خریدنے جاتی ہوں چار چار چیز خرید کر آتی ہوں پر پر ہمیں جہاں تک لگتا ہے کہ اگر ہم ہمیں اپنے آپ پر مطلب تھوڑا کنٹرول رکھیں گے تو وہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوں گی
بال صحیح ت رہی آپ توہ ہاں یہ سب چیزیں دیکھا جائے تو اپنے آپ پر ہی ہوتی ہے کنٹرول کری شاپنگ کری ہے جتنی ضرورت ہے اتنا کرے تو اچھا ہی ہے کبھی کبھی دیکھا جاتا آن لائن میں کبھی کبھی چیزیں مہنگی ہوتی ہے آف لائن میں نہیں ہوتے کبھی کبھی دیکھا جائے تو دونوں کا الٹا بھی ہوتا ہے
جی یہ تو آپ نے بہت صحیح کہا اور ہم نے تو کافی مطلب دیکھا ہے آج کل آن لائن کی وجہ سے اتنی چیزیں آسانی ہو آسان ہو گئی ہیں کہ اگر آپ کو برڈ ڈے گفٹ دیتا ہو تو اس میں بھی کتنے سارے آپشن آ جے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو فوٹو دے سکتے ان کا بنا کے ایسے سا ری چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں کہ مطلب ان کو بھی سامنے والے کو لگ گا کہ مطلب ہاں چلو محنت کی ہے کسی نے ہمیں تحفہ دینے کے لیے
یہاں پہ دیکھا جائے تو کافی آسان ہو بھائی آن لائن وغیرہ کے سمے میں دیکھا جائے تو آن لائن کا زمانہ تھا ا اس کا فائدہ وغیرہ بھی اٹھا گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو تحفہ دینا رہتا تھا گھر بیٹھے بیٹھے ان کے ایڈریس پہ ڈال دیتے ہیں آرام سے ان کے پعد پہنچ بھی جاتا ہے ان کو بھی کافی خوشی ہوتی ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اب دیکھا جائے تو آن لائن کی وجہ سے آن لائن شاپنگ کی وجہ سے تو آپ انسان کو مطلب اپنی آپ ان سے کتنا آپ ان کو کتنا پیار کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں وہ دکھا د کہ ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ جو دس دس منٹ کے گروسری ایپ ہے اس سے مطلب دوست وغیرہ یا لوگ ایک دوسرے کو مطلب چیزیں بھیج دیتے ہیں تو ان کی بھی خوشی ہو جاتی ہے اچانک سے مطلب ان کو کچھ ریسیو ہوتا ہے کر کے
جی ہم کو تو کافی اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دوست رہا ہوتا ہے ہمیں بھی اچانک توحفہ وغیرہ گھر پہ بھیجوا دیتے ہ ہم کو بھی کافی خوش ہو جی سے اچانک سے آ جاتا ہے کافی خوش ہوتی آن لائن وغیرہ میں نہیں تو آف لائن وغیرہ میں کیا ہوتا ہے آپ کو جا کے ان کے گھر پہ دینا پڑتا ہے تو وہ بھی سمے بچ جاتا ہے آن لائن کے گھر کے ایڈریس پہ ڈال دیں جیے آ جاتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے
جی اور وہ تو مطلب ان ایکسپیکٹیڈ ہوتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے چلیے آپ سے بات کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے اتنا عمدہ وچار ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں
یہ مجھے مال کے کافی اچھا لگا
چلیے خدا اللہ حافظ
اللہ حافظ